ج
السلام علیکم
وعلیکم السلام اور سب کیا خیریت ہے
سب بڑھیا چل رہا ہے آپ کا کیا ہے حال ہے
الحمد للہ سب کچھ ٹھیک ہے اپنا بتائیے
میرا بھی صحیح ہے آپ کا کھانا پینا ہو گیا
ہاں کھا لیے آپ کا ہو گیا کھانا آ الحمد للہ سب ٹھیک چ ہے
ہاں میرا کھانا پینا ہو گیا
اور آپ کا طبیعت آج کھایا ہم نے چ گوشت اور چاول دال
اچھا آپ کو آتا ہے بنانے
ہاں آتا ہے ہم گومنانے
اچھا
اور سب آپ کا کیا خیریت ہے
سب خیریت ہیں ہم نے تو آج چاول دال سبزی یہی سب کھایا ہے آپ کا کہیں گھومنے جانے کا پلان ہے
نہیں ابھی توک کوئی ارادہ تو نہیں ہے گھومنے کا اتنی گرمی ہے کہ کیا آپ کرے ہیں بہت ہی گرمی ہے
سب آپ کے پاس لیچی کا پیڑ ہے
نہیں ادھر تو کوئی چیز کا پیڑ پودا نہیں ہے یہاں پہ تو پورے صرف تھوڑا چھوٹا چھوٹا جنگل سب ہے بس اور کچھ نہیں پیڑ پودا ادھر نہیں ہے
تو پھر آپ لیجی نہیں کھائے ہیں اس گرمی میں
اس گرمی میں تو مطلب کھائے ہیں لیچی خرید کے کھایا جاتا ہے ہم لوگ یہاں
اچھا مارکیٹ میں تو بہت مہنگا ملتے ہیں لیچی
ہاں مہنگا تو ہے اور سب اور سب بتائیے اور سب کیا کر رہی ہیں اب آج کل کیا چل رہا ہے
اور سب صحیح چل رہا ہے نا
ہاں چل صحیح تو چل رہا ہے الحمد للہ سے سب کچھ ٹھیک ہے
اور بتائے میں بھی ٹھیک تھی مجھے بریانی بہت پسند ہے اور آپ کو
مجھے بھی بنا بنانے بھی آتی ہے بناتے بھی ہیں بریانی کباب سیمی کباب وغیرہ سب بنا لیتے ہیں ہم
آپ کو پلاؤ اور رس ملائی پسند ہے
ہاں پسند ہے
بنانا جانتے ہیں آپ نے کہاں سے سیکھا کھیا کھانا بنانا
ہم نے اپنی اپی سے سیکھا ہے کھانا بنانا میری اپی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں
اگر آپ کو روز ایک ہی کھانا کھانا پڑے تو آپ کیا کریں گی
نہیں کھا تو نہیں سکتی ہوں روز ایک ہی کھانا
جی
من بھر جائے گی یہ کہ کھانا کھانے سے
آپ کو شاہی بریانی کیسا لگتا ہے کیا آپ نے کہیں کبھی شاہی بریانی بنائی ہے
دم بریانی بھی بنائی ہے چکن بریانی مٹن بریانی اور مچھلی بریانی یہ سب بھی بنا لیتی ہوں
مچھلی بریانی آپ کو آتی ہے بنانانی
ہاں مچھلی بریانی آتی ہے بنانے
وہ کیسے بنتا ہے اس میں تو کانٹا رہتا
نہیں تو کانٹا ہوتا ہے نا بڑا والا جو مچھلی آتا ہے تو وہ جو چسی کو مطلب بڑا وہ چولا چولا مطلب کر کے اس کو باریک میں بٹی جو ہوتا ہے نا اس کو کٹوایا جاتا ہے
اچھا
اس کو پھر دھو کے اچھا سے دھو کے فرائی کیا جاتا ہے
اچھا
اور پورے مسالہ ہاں
اچھا ایسے بنتا ہے تب تو اس میں کانٹے نہیں رہتے ہوں گے
کاٹے رہتے ہیں پر مچھلی میں جو بریانی میں جو ڈالا جاتا ہے نا فرائی ہونے سے وہ مچھلی کرک ہو جاتا ہے اس لیے وہ مچھلی ٹوٹتا نہیں ہے
اچھا
اس کو کڑک فرائی کیا جاتا ہے
آپ کو مچھلی بریانی زیادہ پسند ہے یا پھر مٹن بریانی یا پھر
نہیں چکن بریانی زیادہ پسند ہے
میرا بھی پسندیدہ چکن بریانی ہی ہے میں بھی گھر پہ بہت بناتی ہوں چکن بریانی آپ نے کبھی کوکر میں چکن بریانی بنائی ہے
نہیں میں کوکر چکن بریانی نہیں بنائی ہوں ہاں اخنی پلاؤ ضرور بنائی ہوں ہم لوگ میں اخنی پلاؤ بھی بنے ہیں وہ بھی چکن سے بنایا جاتا ہے اخنی پلاؤ اس میں ساریے مکس کر کے اور کوکر میں سیٹی لگا دو وہ اخنی پلاؤ ہو گیا
اچھا آپ کو پلاؤ میں کیا کیا پسند ہے کس کس طرح کا پلاؤ بنانا جانتے ہیں
ہم سب پلاؤ بنا لیتے ہیں بولے نا ہم اپ اپنی سے اپی سے سیکھے پورے کھانا بنانا ماشاء اللہ سے مجھے بہت اچھا اچھا کھانا بنانے آتی ہے
ہاں یہ تو بہت خوشی کی بات ہے ماشاء اللہ آپ کا فیوریٹ پھل کون سا ہے
میرا فیورٹ پھل ہے آم
مجھے مجھے بھی آم بہت پسند ہے
ابھی تو گرمی میں ابھی تو نکلی ہے آم اس موسم
ہاں آپ کو آئس کریم کھانا پسند ہے
ہاں ائس کریم تو کھا لیتی ہوں آئس کریم گرمی میں تو پسند ہے بہت اچھا اس کا سواد جو ہوتا ہے بہت اچھا ماشاء اللہ سے ٹیسٹ اس کا سواد یہ سب بہت اچھا اچھا ہوتا ہے اس کا سواد
پسندیدہ آئس کریم میں کون سا فلیور ہے
میرے سب سے زیادہ پسندیدہ بٹر سکوچ زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے
آپ کی پسند اور میری پسند تو ملتی جلتی ہے مجھے بھی بٹر اسکاچ سب سے اچھا لگتا ہے میں کبھی بھی آئس کریم کھاتی ہوں تو وہی
بٹر اسکچ ہاں مجھے بھی وہی پسند پر ہم کوالٹی وال کا کھاتے زیادہ پسند ہم کو آتا ہے
آپ روزانہ کتنے بار چائے پیتی ہیں
صبح شام تو ہو جاتا ہے ا جائے
اچھا
ہمارے ابو امی ہم ہمارے ابو ہم بھی پیتے ہیں تو ہم لوگ بھی پی لیتے ہیں اس میں سے میرے والے دن بھی پیتے ہیں نا تو سے پی لیتے لے کر
میں تو کبھی چائے نہیں پیتی ہوں کبھی کبھی
نہیں میرے والدین کو صبح شام چاہیے میرے میرے اپی بھائی سب کو صبح شام چاہیے تو بنا ہی لیتی ہوں چائے
اب آپ کو تو سب کچھ بنانے آتی ہے مجھے تو بہت کچھ نہیں آتی ہے بنانے
ہاں تو میری والدہ میری والدہ سے نا کھانا نہیں بن پاتی نا اس لیے ہم بنانا پڑتا ہے نا کچھ میری والدہ صرف تھوڑا بہت کام کرتی ہے اس کے بعد ہو گیا میری والدہ کو طبیعت خراب رہتی ہے تو اس لیے نہیں بنا پاتی ہے
ہاں کھانا بنانا آنا بھی چاہیے یہ تو اچھی بات ہے نا کہ آپ کو کھانا بنانی آتی ہے
ہاں
اور سب بڑھیا
مجھے وہاں پر دی نا ٹھار س ماشاءاللہ سے سب الحمدللہ اللہ تعالی کا شکر ہے سب کچھ اچھا چل رہا ہے اچھا ہے
آپ شام میں ناشتہ کرتی ہو کچھ
ہاں چائے بسکٹ کھا لیتے ہیں کبھی کچھ کچری وغیرہ بنا لیتے ہیں
ہاں شام میں ناشتہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے
ہ اس موسم میں تو کبھی کبھی تو کھا ہی نہیں جاتا اتنا گرمی رہتا ہے کہ کھانے کا بھی من نہیں کرتا بس چائے پی لو ہو گیا
آپ کو گرمی میں چائے پینے کا من کرتا ہے
ا صبحام تو مطلب ایسا نہیں کہ ہجم کمپلسری ضرورت ہی ہے ہو گیا تو پی لیے نہیں ہوا تو نہیں پیے
ہاں یہ بھی بات ہے آپ کو آپ کو کولڈ کافی جو رہ کیا وہ آپ کو بنانے آتا ہے
کافی ابھی توک بنایا نہیں ہے ہم وہ ہاٹ کافی بنا لیتے ا کولڈ کافی ہم ہم کو کولڈ کافی پینا بہت پسند ہے ہم باہر جاتے ہیں ملک میں کوئی ملک الگ ال الگ ملک میں جاتے ہیں تو ہم پی لیتے ہیں الگ
مجھے بھی کولڈ کافی پینا بہت اچھا لگتا ہے میں بھی باہر ہی پی ہوئی ہوں ابھی تک گھر پہ ٹرائی نہیں کی ہوں بنانے کا لیکن میں سوچ رہی تھی کہ میں بھی گھر پہ بنا دی تو اچھا لگتا دیکھتے پسے سے بنتا ہے میرے سے اچھا بنے گا یا پھر نہیں
آپ کو آپ کو شربت پینا پسند ہے
پیاجز کا سربت
روح افزا نیمبو کا پان چنی والا
ہاں مجھے بہت پسند ہاں مجھے بہت پ ہاں مجھے بہت پسند ہے حالانکہ جو روحاب ج آپ نے بولا وہ میں نے پیا تھا لیکن وہ مجھے اتنا پسند نہیں ہے
ہاں تو اور سب شربت پسند آتی ہے جیسے ٹینک کا شربت ہوا نیمبو پانی کا شربت ہوا یہ سب
ہاں مجھے یہ سب بہت اچھا لگتا ہے نیمبو پانی ٹینک کا بھی بہت اچھا لگتا ہے پینے میں آپ کو زیادہ مطلب کہ یہ جوس میں کون سا جوس پسندیدہ ہے
شربت میں نا
سربت ٹھیک ہے میں آپ سے بعد میں بات کر کرو گے
اوکے کی خ اللہ اللہ اللہ حافظ